گڈ ایوننگ میم
گڈ ایوننگ کیسے آپ
یس میم میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں ن مری میں کیا کر رہی ت ہپ
ا کچھ بھی نہیں بس ایسے ہی فریتی
فریت
یس میم
تو ٹاپک پ کس ٹاپک پ بات کریں گے آج ہم کس چیز کو لے کے بات کریں گے
فوڈ سے ریلیٹڈ کر لیتے
فوٹس لی
یس میم
کوئی ڈش سجیسٹ کریں آپ کہ میں بتاؤں
آپ اسٹارٹ کیجیے
ہ بتائیے آپ کو فوڈ میں کیا کیا پسند آتا ہے مطلب جیسے ہوتا ہے سب کی ہر طرح طرح کی ڈشیز پسند ہوتے آپ کو کیا پسند ہے اس میں
میم فوڈ میں تو سارے ہوم میڈ فوڈ وہ پسند آتے ہیں جو ایزیلی بن بھی جائے اور ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہو سویٹ ڈش بھی
سوٹ ڈش بھی اچھا تو ایک بات بت آپ مجھے سویٹ ڈش میں آپ کو کیا پسند ہے
سویٹ ڈش میں گلاب جامن پسند ہے
ہو گلاب جامن تو آپ کو اس کی پریپریشن پت ہے کیسے کیا مطلب کیسی کیسے کیا کیا ڈال کے بنایا جاتا ہے کیا کیا لگتا ہے
بہت زیادہ مطلب تو نہیں پتا لیکن ہاں اب پہلے تو گھر کی چیزوں سے ہی زیادہ تر لوگ بناتے تھے جو کہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا تھا
بالکل ابھی بھی دیکھا جائے تو گھر کی چیزوں سے ہی بنتی ہے وہ چیز
ابھی شاید مطلب ریڈی میڈ اس کا بیٹر شاید ریڈی ہو کر کے آتا ہے جس سے کافی سہولیت ہو گئی ہے پہلے کے کمپیرزن میں
وہ گئی ہے لیکن وہ فلیور نہیں آتا جو اوریجنل میں ہم جو بنا کے کھاتے ہیں ایکچول میں جو گھر پہ بناتے ہیں بالکل
بالکل اور جتنی بھی مطلب سویٹ ڈش کی بات کی جائے اس میں گلاب جامن مطلب وہ فرسٹ پراورٹی مانی جاتی ہے زیادہ تر لوگ اسی کو پریفر کرتے
جی بالکل یہ ایز اے کنگ ہوگی گ ہے کہتے ہیں سویٹس کنگ ہاں سویڈش کنگ ہے بالکل آلموسٹ سبھی کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے گلاب جامن
گلاب جامن اور اچھی چیز یہ ہے کہ مطلب ایک دو اگر آپ پیسز ہی کھاتے ہیں تو وہ فل ہو جاتا ہے ہاں پھر آپ کو زیادہ فل ہو جاتا ہے مطلب بہت زیادہ ہاں کھانے کی بھی مطلب جیسے ضرورت نہیں ہے ایک میں ہی من نہیں بھرے بٹا آپ کا پیٹ پل ضرور ہو جاتا ہے
ہاں بالکل بالکل کیونکہ اس کا فلیور اس کی جو سویٹنیس ہے وہ بہت ہی مطلب یونک لگ مجھے تو بہت اچھے لگتا میں تو خود کوک بھی کرتی ہوں اسے ہاں بالکل اس کے اس زیادہ کچھ محنت نہیں لگتی ہے عموما زیادہ تر دیکھا جائے تو مدہ لگتا ہے اکارڈنگ جتنا وہ ہوتا ہے اس سے مطلب اگر ایک ہزار گرام مطلب ایک کلو اگر میں وہ ہو ہے ماوا ایسا اس کو لوکل لینگویج میں کوا بھی کہتے ہیں ہاں ہاں لیکن ادکتر لوگ کیا ہے زیادہ تر کہتے ہیں اس کو ماں باپ بھی کہتے ہیں ماوا ہے نا ماوا کہتے ہیں لیکن ہم لوگ تو کھوائی بلااتا د سے
جی
ہاں تو اس میں کیا ہے جتنا یہ مطلب اگر ایک کلو اس میں کھووا ہوتا ہے تو ہم اس میں صرف اور صرف سو گرام یا پچاس گرام میدا ایڈ کر میں بالکل ابھی اس میں طرح طرح کے فلیورس آنے لگے ہیں پہلے کے لوگ تو سادہ ہی بناتے تھے ہے نا اب تو اب طرح طرح کے میں رنگینی موجود ہوگئی ہے کوئی اندر سے یلو نکلتا ہے کوئی پنک نکلتا ہے ہے کہ نہیں
کلر ہے ہاں وہ جو مطلب کریم ٹائپ رہتا ہے زیادہ پسند آتا تو ہاں وہیب پسند آتا ہے
لیکن جو پرانے زمانے کا جو فلیور ہے جو کچھ بھی چیز اس میں اڈنی کیا جاتا ہے سمپل سے اس کو بنایا جاتا ہے اس کی خوشبو ہی الگ آتی اس کا ٹیسٹ لگ ہےیکن منیمم اس میں کتنا سو گرام یا پچ چاس گرام میدا ایڈ کرتی ہے پھر اس کی بائنڈنگ کرتے مکس کرتے اس کو اچھے سے مالش ہونا چاہیے اس کی ہے نا پھر اس کو م نب گھی میں تلا جاتا ہے
بالس جو ریڈی کرتے ہیں وہ اسی اسی سے ماوا اور میدا
میں د ہاں دیکھو یہ نہیں کیا کرتا ہیں مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد ان کو پورا ایسا مکس کرتے اپن جسے گویا آٹا بکوتے نا اور روٹی کے لیے اس ٹائپ کا اس کا پورا بینڈنگ کرتے پھر اس کی جو چھوٹی چھوٹی گولیا ایک سار لیتے ہیں بالکل ایک جیسا رہے ہی وہ ان کا سائز چھوٹا بڑا نا ہاں ابھی تو خوبصورت دکھتی وہ پھر ہاں پھر اگر جیسے ایک کلو اگر اپ نے کھوا لیے ہیں تو اسی کے اکارڈنگ اپ ن کو چاش کنی بنانی پڑتی ہے صرفو صرف چپ چپی تار والی نہیں بنائی جاتی ہے اگر ہاں اگر ہم تار والی بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کڑک آ جاتی ہے پھر ایک دم سخت ٹائپ کی ہو جاتی وہ سخت ہو جاتی ہے سافٹنیس ہاں سفمس نہیں رہتی اس میں اگر ہم اس کو تار والی چشنی میں ملاتے ہیں نا تو اس میں سافٹنیس نہیں ہوتی اس لیے ایسا رکھنا پڑتا ہے تھوڑی وہ چپ چپ رہے اتنی چپ چپ کی ہماری انگلیاں ایک دوسرے سے اور میگنیٹ جیسی ہوتی نا چمبک کی اس ائپ کی چ چپ ہاں پھر تب ان میں گنگنی ہونا چاہیے ادگر ہم گرم گرم گلاب جامن سیکتے ہیں تو وہ اس کا کلر کیس سو کی باؤن
براؤن کلر
کلاکت بچ ا ہوتا نا ہ کلر بولتے ہیں اس کو ہے ن تو وہ کلر ہو ہونا چاہیے پھر اس کو دھیمی آنچ پہ پکانا پڑتا ہے اور دھیرے دھیرے ان میں چمچ ٹہلانا پڑتا ہے تاکہ ہاں چلاتتے رہتے ت کہ وہ لگے نہیں چپکی نہیں جل ہی نہیں کیونکہ وہ جلدنی جلد اس چاڑو جاتتی کیونکہ اس سے لازک چیزیں دلی ہوتی ہے میدا اور یہ کھوا مل ہی ہوتی سمجے ہوتی س تو پھر اس کو دھیرے دھیرے سافٹ مل لیکن اگر ہم تیزی کریں گے تو کیا بھائی جلدیی پکا لو کر لو تو وہ کیا ت اندر پھرو سکھتی نہیں ہے کچھا رہتا ہے ہاں اندر وہ بالکل نہیں پکتا پاتا ہے تو اپنے کو دھیرے دھیر صبر کے ساتھ میں اس کو بنانا پڑتا ہے اور پھر اگر وہ کر تھتھائی کلر کی ہو جاتی تو پھر اس کو گلاب جامن کی جو چاشنی ہم ریڈی کرتے چاشنی کیسے ریڈی کرتے ہیں اس کے اندر ہم پہلے جو شکر دال ایک کلو شکر میں ہم ہاں ایک لو شکر میں ہم مینمم کتنے گلاس پانی ڈالیں گے چار گلاس ڈالیں گے پھر اس کو پکائیں گے ہاں اس کی چپ چپ چیک کریں گے چپچپا ہےیکی نہیں کر کے تار ہاں تار نہ د کے کیونکہ تار ایسا کڑک کر دیتا ہے اس کو مطلب سخت کر دے گا ہ گلاب ہاں سال وہ کڑک ہو جاتی پھر اسے کیا کرنا پڑتا ہے اس میں فلیور ایڈ کری ایسے کسی کو کیسر پسند ہے الائچی ادک کوئی کیوڑا ڈالتا ہے
میں بھی ڈالوں
اس نے بھی ڈالتے لیکن لن مجھے زیادہ سا لگتا ہے کہ اس میں ہلکا سا نا گلاب کا ارک ڈالنا چاہیے ہاں تاک اس کی خوشبو اور اس کے نام کے ساتھ میں وہ جڑ گیا
جڑا رہے بالکل
تو علاائچ وغیر کر لیتے ہیں اس میں اور جو اس کا جھاگ وغیرہ آتا ہے اس کو جھاڑ ہوتا ہے نا وہ جیسے چانتے ہیں اپن لوگ اس ہاں عموما ہمارے گھر میں تو جا رہا ہی کہتے ہیں
اچھا ہاں بالکل الگ الگ جگہ پہ الگ الگ
الگ الگ زبان ہوتی ہے ایک جیسا سیم کوئی نہیں ہوتا ہاں تو پھر اس کو صاف کرتے ہیں بوائل آنےہ
اور پھر یہ جو گلاب جامن کے بالس ہے پھر اس میں ڈپ
ہاں پھر ہم ڈائریکٹلی اس میں ڈف کرے زیادہ تیز گرم چا تمی نہیں ڈالی فوٹنے لگے گی ہے نا فیکس ہو جاتی ہے وہ پھر وہ پھر ہاں ہاں ہاں بالکل تو انہیں کیا ہے تھوڑا سا نیم گرم چاشنی میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ اچھے سے دھیرےھیرے سوکر کرری چاشمی
بالکل سافٹ ہو جاتی ہے مطلب یہ ن اگر گلاب جامن تو اس کو اسی نزاکت سے
اسے پکایا بھی جاتا ہے اور اسے نذاکت سے کھایا بھی جاتا ہے مھے تو جتنی ٹھنڈی ہوتی
ہ اتنے اتنے مزے کی لگتی ہے اور سب سے اچھی چیز ہے نا کہ بہت سارے سویٹ ڈش اگر آپ ایک سے دو دن کے بعد کھائیں تو وہ چینج ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بٹ تو ج ہے لیکن گلاب جامن کے ساتھ ایسا نہیں ہے
نہیں اسے جتنا خت نہیں اچھی لگتی ہے درخت رکھ کے کھوا اس کے اللہ تعالی اس مطلب کیونکہ م بڑی امول چیز ہے وہ نہ اس کی چاش نہیں ویسٹ تجار ے میں گلاب جامن
جامن ویس
ہاں ہم مٹھائی لیتے ہیں ہاں ہاں
بہت کم ہی لوگ ہیں جو کہ مطلب آپ کو جن کا مطلب فسٹ چوائس سویٹ ڈش میں گلاب جامن نہیں ہو جنا اتنی بھی مٹھائی بلے مارکیٹ میں آ رہئی ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہی ہاں الگ لگتا
اس کی خوشبو بھی اچھی لگتی ہے ہاں جب وہ پکتی ہے پکاتے توب ہاں
پورے گھر میں نہیں ہوتا کہ مطلب اس کی خوشبوٹتی ہے
ایڈ کرتے ہیں مکس کرتے اس کی بھی خوشبو الگ ہوتی ہے چلنے میںچے کیا فکر ہے گلاب ج ا لوگ پہچان جاتے ہیں گلاب جامن بن رہی ہے ہاں
بہت زیادہ چیزیں مطلب اس میں لگی بھی نہیں میدا گھر پہ ہی مل جات تا ہےن آپ گھر پہ ہی فلیور کے لیے اگر آپ الائچی تو وہ گھر پہ ہی صرف اگر کچھ سامان آپ کو باہر سے منگوانا ہے تو وہ بس وہی لگتا
صرف اور صرف کھووا لگتا ہے بس باقی
کرتے ہیں ان کے گھر پہ کھو ویسے بھی فریج
اویلیبل رہتا ہی ہے کیونکہ وہ ہر جس میں ڈلتا جسے کھیر ہے گجی ہے ہر چیز مطلبعنی جلیبیاں بھی بنا رہے ہیں تو لوگ آج کل عموما گھر میں بناتے ہیں تو وہ سب چیزوں میں ایڈ کرتے ہاں دیکا جائے تو کھوائی فوریٹ ڈشس
فیورٹ ڈش اور بہت کم ٹائم میں ہ آپ نے کتنے اچھے سے پلین کیا یہ گلاب جامن بنانے کا جو پروسیس ہے بالکل اب مطلب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کم ٹائم میں آپ نے مطلب اتنی اچھی ڈش کو اتنے ایزی طریقے سے سمجھا دیا کہ اب من ہو رہا ہے
جی ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بھی بعد میں بتانا کیسی لگی چلو جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ چلو